وعلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیریس بھائی
بھائی جان آپ کیسے ہو
بس بڑھیا الحمد ل اللہ اللہفلہ آپ بتائیں آپ کیسے ہیں
بھائی جان میں بھی بہت ہی بڑھیا ہوں تو آپ نے کھانا کھایا
جی جی جی کھا لیا الحمد للہ کھانا کھا لیا چائے پی لی
ہاں بھائی جان تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے آپ نے کھانا کھا لیا اپنی چائے پی تو بائی جان آپ کو تو پت ہی ہے آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بچے جو آج کی جنریشن ہے بہت کم سوتے ہیں رات کو رات کو سوتے ہی نہیں ہے فون کا یوز کرتے ہیں تو صبح پھر وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو مجھے اسی پہ بات کرنی تھی کہ نیند کتنی اہمیتیں ہماری زندگی میں ہے نا
تو بھائی جان میں آپ کو بتا دوں نیند ہماری زندگی کا بہت ضروری حصہ ہے جس طرح ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہوا پانی اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح مطلب کہ اسی طرح زندگی کے لیے اچھی نیند بھی بہت ضروری ہوتی ہے اگر انسان روز پوری نیند لے تو اس کا جسم بھی تندرست رہتا ہے اور اس کا دماغ بھی تازہ رہتا ہے آج کل کی ملب کہ مصروف زندگی میں بہت سے لوگ نیند کو اہمیت نہیں دیتے کچھ لوگ دیر رات تک موبائل فون چلاتے رہتے ہیں کچھ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور کچھ وہ کم یا پرائی کی وجہ سے رات بھر جاگتے رہتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ نیند کم کرنا کوئی بریی بات نہیں لیکن اصل میں نیند کی کمی دھیرے دھیرے ہماری صحت کو کمزور کر دیتی ہے نا بھائی
پی سر پی سر
تو آپ بھی فرمائیے اسی پہ کچھ میں سن رہا ہوں
نیند کا نیند لینا اس ٹائم بہت ضروری ہے کم سے کم ڈاکٹر لوگ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آٹھ گھنٹے آپ کو سونا بہت ضروری ہے
ہاں بھائی جان
اپنی نیند پوری نہیں کرتے تو آپ کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں
ہاں بھائی جا
اس کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو سکون نہیں دیں گے یعنی نیند نہیں نیند نہیں لیں گے تو آپ کا مائنڈ چڑھاونا رہے گا
ہاں بھائی جان
آپ کا دماغ جو ہے چڑچڑا رہے گا آپ کسی سے صحیح طریقے سے نہ بات کر سکیں نہ ڈیل کر سکتے ہیں نہ کہیں آ جا سکتے نہ کہیں جا سکتے کسی کے ساتھ
ہاں بھائی جان
آپ کا جو مائنڈ رہے گا چڑھاونا رہے گا
جس سے آپ کو بچنا بہت ضروری ہے اور اس سے جو ہے نا چڑاونے دماغ سے جو ہے نا پھر رشتوں میں کھٹاس پیدا ہوتی ہے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی تو جب ہم پوری نیند لیتے ہیں تو صبح اٹھ کر اپنے آپ کو تازہ خوش اور مطلب کہ ا اچھا ہاں خوشگوار محسوس کرتے ہیں ہمارے دماغ بہتر ر طریقے سے کام کرتا ہے ہمیں باتیں جلدی سمجھ آتی ہیں اور ہمیں اپنا ہر کام زیادہ توجہ کے ساتھ کر سکتے جو طالب علم پوری نیند لیتے ہیں وہ کلاس میں بہتر توجہ دیتے ہیں اور ان کی یاد رکھنے کی صلاحیت بھی اچھی ہوتی ہے تو نیند صرف دماغ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے جسم کے لیے بھی بہت ضروری ہے جب ہم سوتے ہیں تو ہماراری جسم دن بھر کی تھکان دور ہو دور کرتا ہے تو ہمارے ایزا اپنے کام بہتر طریقے سے کرتے ہیں اور جسم کو نیا طاقت ملتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچی نیند صحت کی بنیادیں ہے نا
بہت ضروری ہے نیند کا نیند لینا بہت ضروری ہے اور نیند کے بعد جب انسان تر و تازہ اٹھتا ہے تو اس کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اسے ایک تو سب چیزیں خوشگوار نظر آتی ہیں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی اسے کوئی چھڑاونا بننی ہوتا اسے کوئی ایک طریقے سے مطلب ہر ہر چیز اسے اچھی دکھتی ہے کیونکہ جو قدرت نے جو نظام دیا ہے اللہ نے ہمیں وہ بہت بہتر دیا ہے کہ اپنے ایشا پڑھو سو جاؤ اور جیس سے پہلےٹھ جاؤ صبح کا جلدی اٹھنا بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے
ہاں بھائی جان
کیوںکہ آپ جب تک سورج کو نہیں اٹھائیں گے جب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے
ہاں بھائی جان تو اگر کسی بھائی جان
سے پہلے آپ کو اٹھنا پڑے گا اور دوسری بات جو ہے آپ کا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ صبح میں اتنا چست اور درست ہوتا ہے کہ آپ جو بھی پڑھائی کریں گے جیسے کوئی بھی تعلیم حاصل کریں گے کوئی بھی دینی پڑھائی کریں گے دنیاوی پڑھائی کریں گے تو وہ مائنڈ آپ نا اس چیز کو کیچ کرے گا ایبزرو کرے گا مطلب اپنے اندر یادداشت میں اپنے شامل کر لے گا اسے اور اسے جو ہے یاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے جس سے آپ کو پریشانی نہ ہو
ہاں باجا آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی تو میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں تو اب میں کہوں گا کہ جو لوگ نیند پوری نہ کرتے ہیں ان کے مطلب کہ ان کو کیا فیل ہوتا ہے اگر کسی انسان کو روز پوری نیند نہ ملے تو وہ ہر وقت مطلب سستی محسوس کرتا ہے اس کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے کبھی کبھی اسے سر درد آنکھوں کی تھکان اور کمزوریاں بھی محسوس ہوتی ہے میند کی کمی کی وجہ سے انسان کا دل کسی کام میں نہیں لگتا اور اس کی روزانہ زندگی بھی متاثر ہوتی ہے آج کل موبائل فون نے بھی نیند پر بہت برا اثر ڈالا ہے بہت سی مطلب کہ بچے اور جوان دیر رات تک بل استعمال کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے انہیں وقت پر نیند نہیں آتی اور صبح جلدی اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سونے سے کچھ دیر پہلے موبائل اور دوسرے اسکرین والی چیزوں کا استعمال نہیں کرے آدھا گھنٹہ پہلے تو اچھی نیند کے لیے کچھ آسان عادت اپنانی چاہیے روز ایک ہی وقت پر سونا اور اٹھ چاہیے سونے سے پہلے ہلکا کھانا کھانا چاہیے مطلب کہ کمر صاف اور پرسکون ہونا چاہیے اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں گے تو ہمیں بہتر نیند م مل سکتی ہے نا بھائی جان
جی جی جی آپ نے سچ فرمایا اصل میں اس چیز کا دھیان نا آج کل کی جنریشن نہیں رکھ رہی آج کل کی جو لوگ ہیں بچے ہیں آنے والی نئی نسل ہے وہ دھیان نہیں رکھ ی وہ اس لیے کیونکہ سبھی کے پاس فون ہے سبھی کے پاس انٹرنیٹ ہے اس کا اب میری طرف سے ایک اچھا استعمال ہوتا ہے ایک برا استعمال ہوتا ہے
ہاں بائی جائے
لیکن وہ جنریشن جو ہے نہا اچھا کر رہی ہے نہ برا کر رہی ہے وہ میڈیم پہ چل رہی ہے جس سے نہ کہ انہیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ کہ نقصان ہو رہا ہے دوسروں کی جو ہے ٹی آر پی تو بڑھا رہا ہے وہ لیکن اپنا نقصان کر رہا ہے اپنا ٹائم اپنا وقت اپنا ضائع کر رہا ہے اب آپ کوئی مووی دیکھ رہا ہیں ایک ایک بار دیکھیے بات ختم آپ دوبارہ دوبارہ کیوں دیکھ رہے ہیں آپ کو اگر کچھ سیکھنا ہے اس سے تو ایک چیز نوٹس کرے اپنے اپنی لائن کی چیز دیکھیے آپ اگر بچے ہیں تو اچھے والے دیکھیے بڑے ہیں تو بڑے والے دیکھیے کاروباری آدمی ہیں اگر آپ تجارتی آدمی ہیں تو تجارت والی دیکھیے آپ دوسری جگہ جو ڈائیورٹ ہو جاؤ گے نا اگر یہاں آپ تجارتی ہیں اور آپ نوکری والی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ نوکری بنیں گے
ہاں بھائی جان تو طالب علم کے لیے بھی نیند اور بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے بڑوں کے ساتھ ساتھ اگر سج پوری لیند لے گا تو وہ اپنی پڑھائی پر اچھی توجہ دے سکتا ہے مطب کہ سبق آسانی سے یاد رکھے گا اور امتحان میں اچھے نمبرات لائے گا اور اچھی پوزیشن حاصل کرے گا لیکن اگر وہ رات بھر جاگتا رہے تو اس کا دماغ تھک جاتا ہے مطلب کہ پڑھائی کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے مطلب کہ ہمارے بزرگ ہمیشہ کہتے تھے کہ صحت سب سے بڑی دولت ہے اگر صحت اچھی ہو تو اچھی ہی نہ ہو تو انسان ہر مشکل کام بھی آسانی سے نہیں کر پاتا اور اگر مطلب کہہ شہمد سست مند رہن س ہمیں رہنا چاہے تو اس کے لیے ہمیں نیند بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہمیں نیند دینی چاہیے آ میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں نیند کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے روز پرانی نیند لینا ہمارے جسم دماغ اور دل سب کے لیے فائدے مند ہے اگر ہم سست رہیں گے اگر ہم تندرست رہیں گے اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی نیند کو ضرور خیال رکھنا چاہیے ہے نا بھائی جان
جی جی بہت ضروری
ہاں تو آپ بھی فرمائی کچھ
نیند نیند تو آپ آپ کو بتائیے نہیں تو آپ کو بتا دیا آپ نے بھی ماشاء اللہ کافی ساری باتیں بتائی ہیں ساری باتیں اچھی ہیں ماشاء اللہ لیکن آپ نے سوچا آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارا جو پاچن تنتر ہے جو ہم کھاتے ہیں کھانا وہ ہم جاگ رہے ہوں یا سوتے ہوں وہ دونوں ٹائم کام کرتا ہے اپنا کھانے کو بچانے کے لیے لیکن ہماری جس میں دو ایسی چیز ہوتی ہیں جسے ہم گردے کڈنی کہتے ہیں
ہاں بھائی جان
اس کے لیے ریسٹ ہونا بہت ضروری ہے اصل میں وہ جو ہے وہ ریگولر کام نہیں کرتی اسے رات کو دن میں آرام کی سخت ضرورت ہوتی ہے اگر آپ خود آرام نہیں لیتے خود نیند نہیں رہتے خود مشغول رہتے ہیں ٹائم تک تو اس سے آپ کی کڈنی یعنی گدے خراب ہونے کا دائمی بیماری ہونے کا آپ کا خطرہ ہے
ہاں بھجان تو دیکھیے آج کل کہ کیا جنریشن مطلب کہ وہ زیادہ سے زیادہ جنک فوڈ کھاتے ہیں لفاف پہ کھاتے دکانوں پہ مطلب کہ وہ سبزیاں وبزیاں نہیں کھاتے جس سے مطلب کہ ان کا کہیں نہ کہیں ان کے گردے بھی خراب ہوتے تو کئی سارے لوگ نشے کرتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں اسموکنگ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اس سے بھی گردے خراب ہو جاتے ہیں تو ان کو چاہے کہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے ہمیں تو اس کے بدلے اگر وہ انڈے کھائیں گے دودھ گے اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو ان کی زندگی بہتر ہو جائے گی تو کہیں نہ کہیں انسان اپنے پیروں پہ خود ہی کلہلہاڑی مار دیتا ہے تو اس سب ذمہ دار ہم انسان خود ہے مطلب کہ ہمیں اچھی اچھی کھانا چاہی لیکن ہم کیا کرتے ہیں باہر جاتے ہیں ہوٹلوں پہ ہوٹلوں پہ کھاتے ہیں ریسٹورینٹوں پہ کھاتے ہیں بچائے گھر کا کھانا نہیں کھاتے کیونکہ گھر کے کھانے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں مطلب کہ بہت اس میں مزہ نہیں ہے ہمیں باہر کھانا ہے تو باہر کا کھانا پتا ہی نہیں کیا کیا بنا ہوتا ہے کیسے بنا ہوتا ہے کن مسالوں کا یوز ہو ہوا ہوتا ہے تو گھر کا کھانا ہمیں پتا ہے ہماری مائیں بہنیں کیسے بناتی ہے اچھے مسالے ڈال کے تو وہ ہمارے لیے بلا ہی چاہتے لیکن باہر والی جو ہے وہ صرف پیسوں کے پیچھے بات یہ ہے نا
جی جی جی آپ نے سچ فرمایا بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے انء شء اللہ پھر بات کرتے
ہاں بھائی جان مجھے بھی بہت ہی اچھا لگا آپ سے بات کر کے تو آگے بھی بات ہو رہے گی اللہ حافظ